اللام علیکم
اللام علیکم
اور سنا
سبڑ ا تجنا
سبجیکٹ مار پلا جر بلٹ ل پٹا فڑتے
ا
مارے پ ل جارے بلٹ لے پٹا پٹ د آٹ آ جتا آ
تو بھی چلیا
اور کوٹا کب جاؤ گے
کٹب جاوا یار تھوڑا سا دن بعد ک کنکتے جاؤ
آجر ن تو پ گھوم ب
ہ
آ جا پھر کہ جل تو گھوم گا
اور گ میں گڑ دود کا ا گرا آپا
ہاں اب شی
ہ روٹی اٹیا کالی
ہاں جی ب گیا تھا کچھ
تو جیممانی نچو کر ت جیمبان کسانو چکن
آپ چڑیا پروگرام ج آ چوٹو موٹا پر ج پ
سی بات
ہوں
اجد کاال
دکھ جائے آسان ال
اے وہاں بھی ککر گا
تن کایں آیا تو میں مات پس نہ رکھائی
ہ
ماہر روٹ کا با جی پھنا باہر روٹ کاؤنا
صحی جو باب
آج جیادہ خالی آ تو پ جانک سےلا م رہا ہے
ہوں کیا بنایا تھ وہ
نہیں بول رہا کیا جم میں گیا تھا آج تو
پا بنایا تھا
نہیں نہیں میں گیا تھا آور سنائے میں جان چاہ رہی ہ زندگی تو
مزہ م رہا زندگی کا جنڈ
نہ تو ج نم پیس نہ کیں س پڑا رہ ہو تو چے
ا پرڑتی کیا نا کی چڑیام گج
م پ وہچ اں ن آ آگا نا ج کا پڑے گا با اچھا تمہ کیں ن کہاں سے و رہ م من گ اچا ہوور یہ تو
کھ جاؤ تو کھ جاؤ چچے
سی ہو تھا ل ج ل ہے گھر گ مرگ اندر سائڈ کر تھ
کیااہ
اندر ایک سائڈ گی پ آٹ ایک سائڈ بار ایک سائڈ نہ گی
اچھا
ہاں
کوئی دقت کو
وہ اور سنا
سبڑیا
گھر وال گھر والے بلا رہے ہیں کیا ٹھیک ہے ابھی دس منٹ ہونے لگ
آنگ د ہو تارا دس میں نٹ
دیدی تو کل
ہاں تو تین منٹ ایک دس منٹ دو م رہا ن
ہیلو
ہلو
اب ہو جائیں گے نا
ہاں بٹا ہو جائیں گی
کسے نہیں ہوئیں گے بٹا
آپ کب آائ کرناا دیدی
ا یار ہم صبح دو بجے کے ٹائم پہ آئے تھے یار
ہ دو بجے کے ٹائم میں
ہاں
وہاں کیا پوتے لینے گئے تھی کیا آپ پتے لےنے گئی ت
ارے پتے لےنے نی گئے آار ساد ا بھی تھی تو پھر شادی میں جانا پڑا ہے یار لگن میں نہیں گئے تھے لگن کوٹا تھا
چار دن میں نم لیا شادی
ارے نہیں وہ کہ ہے نا میری مامی کی تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے ی
اچھا اچھا تو ان سے ملنا بھی ضروری تھا نا ہ ہ آ جانا تو پھر کل گھومنے منڈا کے آنے ارے ار گھر والے آئیں گے یا نہیں می بتائیں گے پیر دادی بھائی تو آئیں گے وہ نہیں تو یہ حالت کیا آنے میں کیا ہے
ہوں ویسے بھی گاڑی میں ڈگی تو سلامت ہے ہم نے لیا ہے
ہاں نچ کیات پکس رسری کت تمہارے نام گ ہ لگن میں نہیں ہاں لگن میں نہیں ہے ار ا ہم نے یاد کیا بہت مزہ آیا تھا ارے یار آتے بٹ اتھر بھی جانا روری تھا نا ہ ہے یار کافی مزہ آیا تھا یار ڈ ڈانس تو نہیں کیا پر ایسے ہی مزہ لیا لیا تھا پر ت متی کرشہ بلکتا مدوتی اچھا اچھا م د گئی ت لےٹ
اچھا آگے ہوگی تو جو پوری رات ہی رکی تھی ا کیا
ہاں ہم بارہ دو بجے تک رکے تھے ہم دو بجے آئے تھے مدو اور بھی دو بجے ہی گئی تھی پھر نانی اور تو لیٹ آئی ہوں گی
اچھا
مدور کے ساتسوںتے ارے مدو سے تو تھوڑی کم کری تھی ے پر کرس اور میں اور پرت بلکو ہم چ رہ ہی کافی تھے ہوں
ہ
وہ ویبسائٹ ت
ہوں
پول مری گ ہوں
ایسے کیا مجزے کی یہ مییر کد
کچھ نہیں تھے مزے تو تھے ہی سے ہیی پر
اچھا مطلب بتانے کے لے ایک نہیں کچھ بھی مزے سے
ہاں ٹائم پاس تھا اچھا تھا لیکن جو بھی تاہ
اچھا میرے تو یار بہت مشکل سے ہوا تھا وہاں ٹائم پاس ہی مطلب ہے نا میں نے ماما کی لڑکی کے فون کیا تھا میں کہا تو بھی آ جانا کلدی بھی آ کے بھی کیا تھا وہ آئے نہیں تو پھر وہاں تو پردیپ پردیپ ہی تھا جو پردیپ کے ساتھ ایک دو بار ڈانس کیا تھا وہ زبردستی کروا رہا تھا یار جو بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنا پڑا
ارے یار اس دن لمبے ڈانس کر ہی رہے تھے ب یہ پہلے تو بلکو تیار نہیں ہوا پھر جب بل پو اور کرونوں تیار ہوئے پھر یہ جانے کہاں چل گئے تو بہت دیر میں آئے تو پھر وہ ڈی جے والا ہے نا نی ج بند کر دییا اچھا س والے ہو ج ہاں بند کر نہیں ڈجے وے تو بند نہیں کر رہا تھا مطلب پھر کوئی نہیں ناچ رہا تھا ناچنے والے ہی نہیں تھے تو پھر پھر بند ہی کر دیا انہوں نے آخری گیارہ بارہ بجے ہ ہ شیت والی تو پڑی رات ہی چلے رہا ہاں چلتا ہے یہاں بھی چلتا ہے پر کوئی ناچ ہی نہیں رہاتا پھر لگن پہگانے لگ گئے تھے تو پھر بند ہی کر دیا
ہ ہم تو صبح چھ بجے آئے تھے وہاں ایٹاور سے وہاں نانا کے گئے تھے پھر ہ وہ بھی کیا م نانا کیا بھی میں ٹائم پاس کرتی فون دیکھتی رہتی تھی مطلب پوری رات ہی پھر صبح بھی نو بجے کے سم تھنگ اٹتی پ کھانا کھا کے سو جاتے تھے واپس ہی نہا دھو کے تو کوٹا کب جا رہی ہے ہلو ہلو
ہ
آواز نہیں آ رہی تھی میں نے سوا کٹ گیا ارے یہیں تھی میں تو بات کر رہی تھی میرے کو آواز نہیں آئی اس لیے پھر میں ہلوہہلو کرنے لگی
پھر کڑ گئی آپ کی آواز
پر کٹ کی کسے کھٹ ری ہیں یار سمج
یا ٹاونیر را سے کدا اگل
جو نڈورق اچھا ٹاؤر نہیں آ رہا ہاں بس دو منٹ اور پریشان ہو جاؤ اس میں کیا ہے یار
ہوں ج ج
گئے کیا یار چھت میں ہ پھر بھی ٹاور کیسے نہیں آ رہے
اری آنندی اری ہے
ارواں آپ کے اندھی آ رہی ہے کیا
ہاں ڈڈوڈے آ رہے ہیں مارے
ہمارے توھر ڈھونڈالےنڈالے کچھ نہیں آ رہا بس تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے بای بہت گرمی لگ رہی ہے
اچھا تمہاری گاڑی چل رہی ہے ہمے تود ڈھلا جا رہے
چل رہی یار ہمارے ویسے آپ تھوڑا ہی لینگویج میں بات کیجے یہاں پہ پیسوں کا معاملہ ہے ذرا
اوکے اوکے
اوکے
اور آپ کے بھائی جان کہاں گئے
کین وی ٹایک عن انگلش
ہمیں نہیں آتی اور انگلش آپ ہمیں ایے ہوں نارملی بات کر لو گے تو اچھا رہے گا
فون لےتے
ہوں
دادا جی
اچھا
میںتے یہ پ دادا جلعے سے
ہمارے بھی باڑھ چلنے لگی یار تھوڑی تھوڑی تو
ا کڑے نا کرڑے آ ہم نلی جبے ہم ٹوٹے جی بتا رہے تھے کہ وہ ٹوٹے جیسے ہے نا وہ ہمیں بھیج دی درد موم خراب ہو پ ج سے ٹاور نہیں آگ
شاور نہیں آ رہے اب بھی نہیں آ رہے کیا ٹاور گئے کیا آپ کے
ہوں
ہلو اریے میر ر کو تو آواز
نہیں تو آ رہے تھڑے سے
اچھا ارے نہیں نہیں دو منٹ رک جاؤ یار ویسے کیا کر رہے ہو آپ
ا کیا رکنا
ارے تھوڑا بہت کشٹ سال کرو یار ویسے ہی اس نے کیا ہے یار
ملے گا اس کشٹ کو سے کہ تہ میں درد کشٹس ہ
ٹھیک ہے ٹھیک
پڑی